ا ہلو
السلام علیکم اپ ٹھیک ہو ہاں میں ٹھیک ہوں اپ ٹھیک ہو
بس شکر اللہ کا
کیا کر رہے ہو ہوں نہیں ہم نے ابھی نہیں کھایا
کیوں
ایک تو لائٹ نہیں ہے اوپر سے بیا آیا تھا اس کو جانا تھا وہاں ماموں بیمار ہے نا میرا
اچھا اچھا
پامپور ہم گئے تھے وہیں پامپور
آج بھی گئے تھے اس لیے آپ اتنی بزی ہو آپ کال بھی نہیں
نہیں بیا آیا تھا شام کے ٹائم لگ بھگ مجھے لگتا ہے چھ بجے اب اس کو وہاں جانے کا مطلب راست نہیں پتا تھا نا اسی لیے اس نے بولا مجھے آپ آ جاؤ ساتھ میں تو
بھیا ٹھیک ہے
ہاں شکر الحمد للہ بھائی ابھی ٹھیک ہے سب ٹھیک ہے آپ سنا ابھی ہم چائے پی رہے ہیں
او آپ تو لیٹ سے کھانا کھاؤ گے
ہاں ا تب تک سوئے ہوں گے ہاں ابھی لائٹ بھی مت تھی میں نے سوچا تب تک تھوڑی چائے پیئیں گے سر میں درد تھا تھوڑا ہاں وہ بھی ٹھیک ہے ام ٹھیک ہے
ہمر بھی ٹھیک ہے وہ کھیل رہا ہے ابھی بھی اس کی پفیا آ جائی ہے اس لیے وہ دن بر کے رہا تھا
اچھا اس کی پفی آئی ہے کون سی وہ چھوٹی والی
لو سوک
اچھا
دو سائڈ ہاں اس کی بیٹی آئی ہے نا اس کی پ پھیری بہن اسی کے ساتھ کھیل رہا تھا آج دن بھر
اچھا ٹھیک اور باقی
بس شکر آپ سناؤ آپ نے دو دن سے کال بھی نہیں کیا
میں اتنا بزی ہ حوں کام میں
ہ آپ کی ارحان کی شادی ہے نا اسی لیے آپ اتنی بزی ہو
نہیں اسی کام میں بزی ہوں نا جو یہ کر رہی ہوں ابھی سب کو یہ کرنا ہوتا ہے نا مجھے ٹینشن سب کو دینی پڑتی ہے نا مجھے
میں تھی آج یہ وہ رہا تھا نا آپ کو یہ وہ میں زی تھی اسی لیے میں نے کال نہیں کیا
اچھا اچھا
دن بھر تھی بزی اس کو کیا پتا یہ یہ یہ تو صبح نکلتا ہے اس کو کیا پتا گھر میں کتنے کام ہوتے ہیں سب ایسے ہی ہوتا ہے جب کریں گے ہاتھ سے تو
وہ تو ہے گھر میں ہمیں کام کرنا پڑتا تا ہے سہرا
ایسے مت ہوتا ہے سب کچھ
نہ صبح اس کو جانا تھا نا یہاں ٹیسٹ کرنے اس کو میں نے بولا تھا میں آؤں گی ساتھ میں
وہی بول رہی تھی نا اس کو میں نے اب بول بولا اس کو کال کیا بھائی آپ کو بولا نہیں شام کو کریں گے میں نے بولا اس کو آج جانا تھا ٹسٹ کرنے
چکے کمپلیٹ سارے اب کل جائیں گے نا تبھی بھیا آیا ہے نا
اچھا اچھا اچھا ٹھیک
اسی لیے آ ہے
کل کتنے بجے جاؤ گے
کل ہم جائیں گے نو بجے
اچھا اچھا بوابا کو بولا
ہاں وہ یہی ہے ہممم ہاں شک شکر الحمدللہ
میں نے اس سے صبح بات کی تھی
اچھا ٹھیک
تھوڑی بات کی بات اس کے بعد آج تھی میں بزی دن بھر
آپ کیا کر رہی تھی دن بھر
میں کھانا سبزی کپڑے جاڑو وغیرہ وغیرہ
اچھا ٹھیک
اور احمد کے ساتھ وہی امپورٹنٹ کام ہے میرا
ہاں وہ سب سے بڑا کام ہے
احمد آج بہت خوش تھا اس کو جیسی عید بھی آج آئی اس کوئی پوپھی
ہاں بوا جو آئی ہے وہ اتنا خوش ہوا جب اس کہ یہ دادی آئی تھی وہ پھولے ہی نہیں سما رہا تھا جب اس کی دادی آئی تھی اتنا خوش ہوا تھا وہ دوڑ کے کیا گیا ہماری بات بھی نہیں سنی جچ
سبزی کیا بنایا
سبزی ہم نے بنائی میں نے آلو بنائے تھے
اچھا
جچ
ہم نے بنایا آج میٹ آج تھا وہی میٹ ابھی تھوڑا
آاج تھھانا آشورت کا پہلا یہ دن ہے
سچ میں پھر ہم نے آج ہی بنایا گوشت
ہاں اورس نا جٹ ایسا نا فرسٹ ہمارا
پھر ہم نے بھی اچھا کیا پھر ہم نے بھی پکایا وہی
دیکھا
اور ساگ میں نے بنایا تھا
اچھا کیا اور
بس شکر اب کیا کر رہے ہو بیٹھے ہو
میں چائے پی رہی ہوں
مت پیو زیادہ چائےائے
ہم نے وہاں نا انہوں نے وہ دودھ بنایا تھا تھا نہ اسے مطلب ہمت پیتے ہیں وہ الائچی والا دودھ اسی سے مجھے تھوڑا ہو گیا تھا وہ عجیب سا اسی لیے میں نے تھوی سی چائے بنا
اچھا ٹھیک اپکو مائگرین گرنٹ ہیںین نہ کون سندا ہوا یہ میں کھاتی ہو ا وہ ہوتا ہے نا زیادہ
نیکس ڈن
تو ہے نا آپ کو درد
اور تین دن سے میں انجیکشن کر رہی ہوں آج کل مجھے دوائی سے فرق ہی نہیں ہوتا
نہیں کون سی دوائی
نیکس دمکاتی ہوں نا میں
کتنی والی
تیز مت کھا پاتی ہوں مجھے ہے نا اسٹامک پرابلم
نہیں اس کو ہے نہیں اس کی چاچی ہے نا اس کو زیادہ ہوتا ہے اس نے بولا آپ کون س کال میں نے بولا وہی جو آپ نے بولا
اگر اس کا یہ ٹمک مطلب ٹھیک ہے نا مطلب میں آدا اس کو کا ٹھیک ہے نا تو وہ کھا سکتی ہیں نیکسٹ ڈم فائیو ہنڈریڈ اس سے اس کو فرق ہو جائے گی کیونکہ مجھے ہے نا
وہی کاتی ہے نا وہ بولتی ہے اس سے بھی کون سا ہے میں وہی
ہوں مجھ مجھے ہے نہ سٹامک پرابلم مجھ کھانا پڑتا ہے ڈھائی سو ہی نیکسٹ ڈم ٹو ففٹی مھے کھانا
وہی کھاتی ہوں میں بھی اس کا پتہ نہیں ہے کون سا کھاتا ہوں
فرق ہوتے جب تک میں انجیکشن نہ وں ہاں آج مجھے دوائی سے فرق ہی نہیں ہوتی ہے اگر میں کتنی بھی دوائی کاؤ نا مجھے نہیں فرق ہوتی ہے پھر مجھے انجیکشن کرنا پڑتا ہے تب مجھے فرق ہوتی ہے پھر
وہاں سے بارش پڑ رہی ہے
نہیں پانپور میں بارش تھی اتنی بارش اسٹیز ت الی جی
نہیں ہے یہ ہاں تو ٹھنڈ تھی دن بھر اچھا موسم تھا
ابھی ٹانڈ فی الحالیا ہاں بھی ہے
ت م نہیں
ہ ابھی ٹھنڈا موسم ہے لیکن جب ہم یہاں پہنچے نا پاں پ وہاں اتنی بارش ہو رہی تھی اتنی تیز بارش ہو رہی تھی
آج تو جون چل رہا ہے اس ٹائم کتنی گرمی ہوتی تھی اب تو نکل گیا یہ بھی
ہ لیکن موسم آج کل ہوتا ہے یہ ٹھنڈا ہے نا اچھا یہ ہے نا گرمی سے انسان مر جاتا ہے کتنی گرمی برداش ہی نہیں کرتا پتہ ہے نا انسان اس سے اچ
اب ہوگی نا اسکول کو بھی چھٹی
ہوں اب ہوگین سامار ب وکیشن بھی ہاں مجھے جانا ہے دعوت پہ
کہاں
سوپور
جاؤ گی
ہمیں جانا ہے ٹوئونٹی سیونتھ ٹوئٹی ایٹتھ
وہاں کس کو ہے شادی
پ پری بہن آنٹی بر بشاہ کی بہن اس کو ہے بیٹی ٹی کی شادی
اچھا کی
ہاںاں پہنچ گئے وہ بھی شادی تکا
ہوں
اسی کی شادی ہے ٹوینٹی ایٹتھ کو ان کو ہے شادی ٹینٹی سیونتھ کو جانا ہے میں اس کو بول رہی تھی کہ دونوں جائیں گے اس نے بولا میں رات کو نہیں جا پاؤں گا مجھے نہیں لگتا رات کو میں آ پاؤں گا آپ رات کو جاؤ تو میں کل آؤں گا پھر بائک پہ تو پھر دعوت کھا کے ہم دونوں واپس آئیں گے میں نے بولا وہ بھی ٹھیک ہے کیونکہ دعوت کھانے کے بعد میں آ سکتی ہوں بائک پہ لیکن گاڑی میں میں نہیں آ س سک
مگر وہاں سے دی دیتے ہیں نا آج دعوت کی کیسے ہوگی
نہیں ہم نہیں دیتے وہاں دیر سے وہاں جلدی جلدی ہم کرتے ہیں سوپور میں جلدی جلدی دعوت دیتے ہیں کیونکہ د دور ہوتے ہیں نا جانا ہوتا ہے نا آد گیسٹ کو ہاں وہاں ہم جلدی جلدی دیتے ہیں
آپ جائیں گے ٹوئینٹی سیونتھ کو او میں جؤں گی ٹوئٹی سیونتھ کو فرات کو ہے نا مہندی رات ہاں پھر ٹوینٹی ایٹھ کو وہ آئے گا تو احمدباد کھا کے پھر آئیں گے گھر
ٹھیک اور
کیونکہ رات کو یہ بھی بچوں کے ساتھ ہی رہے گا یہاں پہ تو ٹینشن بھی مت رہے گی پھر پھر دوسرے دن ہم آئیں گے سب ساتھ
ہاں
اور
بس شکر اللہ
اب سوچ رہی وہ پرپل والا سوٹ لے جاؤ
ہ ہاں وہ بھی اچھا ہے وہ شادیوں پہ لگتا ہے نا
ہ اور جو عید پہ تھا مجھے وائٹ
مئ بھی ہے اچھا ہے
ایک تو بولے
زیادہ وائٹ وائٹ آپ نے لایا ہے نا وہ بھی لگتا ہے نا فشمی ہی
ہاں جو پہلے والا وائٹ تھا نا جو میں نے آپ کو دکھایا تھا تھا
وہی وہی
تو وہ دوسرا عید والا وائٹ وہ دو اور وہ پر تین ٹھیک ہے ایک لیے ج جائیں گے یہاں سے لگا کے دوسرا لگائیں گے پھر رات کو تیسرا پھر صبح بارہ دن ہے نا اب کہاں سے نئے لاؤں گی یہ پھر یہ خراب ہو جاتے ہیں پھر لگتے ہی نہیں ہے فنکشن والے سوٹ ہے نا وہ گرین جو ہے نا وہ ویسے سے اچھا ہے گرین والا جو میں نے اس کی انگیجمنٹ پہ پہنا تھا لیکن ایک مجے وہاں پہ تھوڑا یہ نہیں پہنتے زیادہ وہاں کا ہوتا ہے نا جیسے آپ کو ہے نا یہیا مطلب آپ کے یہاں ہے نا وہ چھوٹی نظر نر والے لوگ وہاں بھی وہی ہے پھر میں بیمار پڑ جاؤں گی
پھر ٹھیک ہے بی جو بولا آپ نے اچھا بیسو اللہ کے حہ
وہیں سے کاٹ کرو
ہ